ہیلو اسلام علیکم
ہیلو
ہلو اسلام علیکم
وعلیکم اسلام
کیا کر رہے ہو
یہ کچھ نہیں بس بیٹھے آپ
اور کچھ نہیں لیٹے تھے
کیا بولو
لیٹی تھی
ہاں
ہو گیا کھانا
ہاں کھانا ہوگیا
بچے ہے
ہاں بچے آئے نا
ہوں کیا کر رہے ہیں بچے لوگ
بڑا والا تو سو گیا ہ بڑا والا سو گایا چھوٹا والا جگ رہا ہے وہ ڈیھ دو بجے کے ڈیڑھ بجے کے بعد ہی سوتا ہے ڈیڑھ دو بجے کے بعد
ایک دم چھوٹا والا
ہاں
ھممم
لاسٹ نمبر آپ کے بچے سو گئے
میرے تو بچے میری مطلب ننند کے پاس میں ہے نا دونوں
اچھا اچھا
ہاں ایک کہیں چھوٹی والی ابھی سو ئی تھی ابھی دوسرو دودھ پئے گی واپس سو جائے گی
اں اچھا سو گئی وہ
ہاں مطلب سو رہی ہے وہ نیند میں ہے
ہاں
ہاں تو پھر ابھی سو جائے گی جو سوئے گی پھر سیدھا صبح میں اٹھے گی وہ دس بجے ہوا نا دو دو تین دن مارتی ہے گیارہ بجے جو سوتی ہے وہ گیارہ بجے سوکے ابھی اٹھی ہے پھر دودھ بھی پی کے پھر ریٹرن سو جاتی ہے
اچھا
ھمم پھر صبح اٹھتی ہے دس بجے
اچھا
ھمم
اچھا نا رات میں دودھ کو نہیں اٹھتی ہے
نہیں ابھی پی کے سوئے گی اب ابھی جب سے سوئی تھی ساڑھے دس بجے سے اببھی اٹھی دودھ پیئے گی پھر سو جائے گی پھر جو سوئے گی وہ صبح پانچ بجے اٹھے گی مطلب دودھ پیئے گی پھر ریٹرن سو جائے گی سدھا صبح ہی اٹے گی دس بجے
اچھا
تی ہے نا کھا پی کے سو جاتی ہے وہ پھر
اچھا اچھا ا
ابھی اس کو کھچڑی بنائی تھی نا ہاں مونگ کی دال کی گھی سے
مونگ کی دال کی اچھا گھی سے
ہاں گھی ڈالی تھی تھوڑا سی تو اس میں مطلب بنائی تھی
اچھا اچھا چاول پیسے کہ دال پیسے
کیا نہیں چاول پیسیی تھی اس میں مط لب چاول ڈال دونوں مطلب اس کو ابالی تھی
ہمم
ابالنے سے ایک چھوٹا سا گاجر کا پیس آتا ہے نا
ہاں ہاں
ہاں اس کو بھی ڈالی تھوڑا سی آد آدھے سے بھی تھوڑا سی ٹماٹر دالی
ہاں
ہاں وہ سب مطلب ایک ہرا بٹانا ڈالی سب ڈال کے مطلب ابالی پھر اس کے بعد میں تھوڑا سی اس کو پیس کے ہاں پیس کے اس کو کھلائی
ہاں پیوری جیسا بن گیا پیوری فم میں م
ہاں اس کو کھلائی تو کھائی پیتی سو گئی تھی پھر ابھی اٹٹیتی دودھ پیئے گی سو جائے گی پھر ابھی تو سیدھا صبح ہی اٹھے
اچھا سوتی ہے آپ کی بیٹی ہاں
ہاں سوتی اپنا ٹائم پہ کھیلے گی پھر سو جائے گی جھولے میں ڈالو تو سو جائے گی ہاں جھولا بھی ہے باندی ہوں نا
ہاں یہ گھر میں مل کوئی میرے گھر میں جھولا بھی نہیں ہے نا یہ گھر بھی
بچے نا جھولے میں تھوڑا سو جاتے
اٹھتے ہے تین چار بار معلوم رات بھر بھی بہت اٹتا ہے رات بھر بھی بہت اٹھٹی ہو
ا آپ کا بیٹا سوتا نہیں ہے کیا
وہی تو بول رہی ہ رات میں بھی اٹھاتا ہے رات میں بھی اٹھاتا رات میں بھی برابر نہیں سوتا دن میں تو سوتا ہی نہیں ہے وہ دو ٹائم ہی ایک ٹائم سو گیا اور ایک شام میں سوئے گا بس
یہ ابھی سمجھو صبح میں جو دس بجے اٹھتی ہے نا
ہوں
یہ بارہ ایک بجے تک کھیلے گی اس کے بعد میں ریٹرن کھا پی کے سو جائے گی سیدھا اٹھے گی تین چار بجے اٹھے گی
ہاں
پھر ہاں پھر شام کے وقت کھیلے گی کھیلے گی آٹھ بجے ریٹرن سوئے گی پھر آٹھ سوئے گی بارہ بجے تک سوتی ہے اس کے بعد میں پی دودھ بھی پیتی ہے تھوڑا سی کھیلتی ہے پھر ریٹرن سو جاتی ہے ابھی اس میں سمجھو ایک بجے تک وہ سو جائے گی ایک ایک بجے تک ابھی سو جائے گی وہ
اچھا ابھی جگی ہے مطلب
ہاں ابھی جسٹ اٹھی نا جب سے سوئی تھی ساڑھے آٹھ سے تو اب بھی اٹھی تو دودھ پی لیں تو دودھ پی لائی
ہوں
تو ایسا دیکھی میں اٹھ کے گیلری پہ ہی نا دیکھ کے ہنسنے لگی پھر اس کی نیند اشار ہو گئی نہیں تو سو رہی تھی اور تھپک رہی تھی تو سو گئی تھی جیسا ہلو اٹھ کے آئی تو دیکھنے لگی
ہ اچھا
ہاں خالی ایک چیز ابھی بولنا سیکھی ہے وہ ابا ابا ابا لڑکی لوگ پہلا ہاں لڑکی لوگ تو پہلا وہی تو وہ تو سب بولیں گے میرا آدمی تو اتنا خوش ہو جاتا پوچھنے کی بات ہی نہیں ابا ابا ابا ابا ایک سلیکا کا لگاتی ہے
ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا ہے نا
وہی تو اور کیسا ہے نا اس کو شاید دانت آ رہا ہے نا تو م مسوڑا ہے نا پورا ایسا مطلب جیسے دباتے ہیں نا ایسا ہاتھ دیکھتی کاٹنے کو
ہوں
ہاں کپڑا اپڑا منہ میں ڈال کے چباتی ہے ابھی بچے لوگ دوفہر میں وہ کاغذ وغیرہ رکھے تھے گھسڑتے گھسڑتے گئی کاغذ اٹا کے لائی موہ میں ڈال کے چبا رہی لوں کاغذ اچھا ہے کیا دیکھ کے پھر منہ میں سے نکالی
ارے اللہ ہاں ہاں کل یہ بی اس کو میں ڈ کا منی پناہے تو وہ جو دات کا منی کا باکس ہوتا ہے نا
ہاں
تو یہ دانت کا مانی کا باکس تھوڑا سا میں کیا رو رہا تھا تو وہ کھیلنے کے لیے دی تو کھیلنے کے لیے دی تو اس نے کیا کیا اپنے منہ میں تھوڑا سا باکس ل باکس سے نا اس کے منہ میں اٹک گیا تھا اس کے ایک دم اوپر کے ٹنگ کے حصے میں پھر بہت دیر اٹک کا اس کو بہت بھی مطلب ای ا ا ا کر رہا تھا وہ
ہوں
ا ا مطلب ملک ملک جیسے الٹی جیسے کر رہا تھا پھر میرے دونوں بچے بولے ممی ایسا کیوں کر رہے ہیں ممی پھر میرا بڑا والا بولا ممی اس کو کچھ تو نہ اٹکا ہے پھر اس کے اس کے ڈیڈی بھی اس کے منہ میں ہاتھ بیت ڈالے کرے دیکھے تو کچھ نہیں تھا ہلاک میں پھر دس منٹ پندرہ منٹ ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا منہ میں لی اس کے پھر لگتا ہے باہر نکالا تھا وہ
ہوں
پھر بعد میں دیکھ کے تو فر ہم لوگ نے فر میں ہاتھ ڈالی میں کھانا کھا ری تھی کھانا کھاتے کھاتے بھی میں کھا رہی ہوں تو دیکھ رہی تو اے اے ایسا کر را
اے اللہ
پھر جا کے پھر میرے ہسبینڈ بولے دیکھ تو ڈال ابھی منہ میں ہاتھ اس کے شاید کچھ تو اٹکائی لا یہ تو پھر میرے ہسبینڈ بولے تو میں ہاتھ ڈالی اس کے منہ میں پوپٹ ٹنگ میں سے اتنا بڑا وہ کاغ فٹا تھا وہ فٹا ہوتا ہے نا وہ جدات کی ممی کا باکس آتا ہے ہاں بلو اور وائٹ کلر میں وہ باکس اتنا بڑا ٹکڑا اوپر سے نکلا رے باپرے م اتنا ڈر گیا یہ کیا کریں گے کتنا بچا نکل کتنا مستی کرتے ہے
سنے والے ہو جاتے چلنے والے ہوتے ہیں نا جو بھی ملا منہ میں ڈالتے رہیں گے
اور وہ کیسا میرا گھر میرا روٹ کیا ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں وہ فھلی پے اکے ارے کیا بولوں میر کو خود بہت پریشان کر رہا وہ
ابھی
میں تو خود بہت پریشان کر رہا ہے ابھی میں ابھی وہ تو چلو رینگ رہا ہے تو ابھی میں اس میں کیا کر سکتی ہوں
چلتا نہیں ہے نا ابھی چلتا نہیں ہے نا
آگے بڑھے گا آگے بڑھ کے پھر تو کچھ ہوئے گا
ہاں ابھی چلتا نہیں ہے نا وہ
نہیں نہیں پکڑ کے ایسے سب چلنے لگ رہا ہے ابھی ہوں بہت اس کے بھی بہت ہوں اور بولو
بولو سو گئے نا سب لوگ سویا چھوٹا والا
وہ چھوٹا والا میں اور میرا بیچ والا ہم لوگ تینوں جگے اس کے ڈیڈی اور میرا بڑا والا بیٹا ان لوگ دونوں سوگئے
ہاں ان لوگ سو جاتے نا تمہارے ہسبینڈ کام وام پہ جاتے رہیں گے نا تھک جاتے رہیں گے نا
ہاں ان لوگ صبح اٹھتے ہیں نا ساڑھے سات بجے اے ساڑھے سات بجے بول رہی ہوں ساڑھے چھ بجے ان لوگ اٹھتے ساڑھے سات کی اسک کول رہتی ہے تو وہ بولتے تو سو تو بچہ سنبھالتی ہے نا میں لے کے جاؤں گا بول کے تو وہ ہینڈل کر لیتے بڑے والے کو
ہاں
ہوں
ہوں ہیلو
ہاں
بولو ہاں وہی ابھی وہ آدمی بھی تھوڑا باہر گئے تھے نا کام سے ادھر
سناؤ
باہر ادھر ہی ہے نا آے ہی نہیں میں وہی بولی ابھی کل واپس ان کو جانے کا ہے نا ان کے ساتھ میں ان کی بہن کے ساتھ میں کام سے ان کو کیا بولا آ ان کو کام سے جانے کا ہے نا ان کی بہن کےساتھ میں
ہاں ہاں
ہاں تو بولی میں ابھی یہاں سے پھر آگے جائیں گے گاڑی بھاڑا بھی جائیگا آں ٹائم پہ کبھی اٹھیں گے بھی نہیں وہ تو آج اٹھ رہے بھی نہیں تھے زبردستی چلائی میں میں بولی جانا میں بولی ایک منٹ دو منٹ کا کام ہے ایسا ویسا بول کے پھر جب جا کے اٹھ کے گیا وہ نہیں تو جارا ہی نہیں تھا اس کے پیر میں چھالا آ گیا تھا نا آدمی کے
اچھا اچھا ہاں
تو اس کے لیے وہ ما مطلب باہر سے وہ کام پہ گئے تھے نا بکرے کے
اچھا اچھا
ہاں تو پورا پیر میں وہ چھالا آنے سے صبح میں چھ بجے آئے تھے تو چار گھنٹہ نیند کہاں ہوتی ہے
ہوں
اوں ہاں ہاں تو پھر مال چھوٹ گئے تھے
اررے باپ
تو پھر نہیں جا رہےتھے پھر ابھی وہ یہ آنے کا بول رہے تھےتو میں بولی نہیں مت اؤ ادھر ہی رکو کل ہو جاۓ گا کام پھر تم آنا پھر اپن جائیں گے کام سے تو بولا ٹھیک ہے بولے ابھی وہاں سے ایک بار ہو جائے گا تو پھر یہاں پے وہاں سے ادھر آتے تھے ادھر سے پھر ادھر جائیں گے ابھی وہ للو بھائی گھمنڈی چھوڑ دیں گے دوسرو کے ساتھ میں وہ ا سائڈ میں بیٹھنا
ہاں وہی کر کیسا بھی بیٹھنےکا کریں گے نا اب تک صحیح ہو جائیں گے ان شاء اللہ
بولیے ابھی بیٹھے بیٹھے کچھ کام بھی نہیں ہے اتنا دن مطلب کام نہیں تھا بارش کی وجہ سے
ہاں
تو میں نے بولی جپیٹو مار لو ابھی زومیٹو ابھی کل آئیں گے نا وہ
زومیٹو کا اچھا ہے وہ کرو انشاء اللہ میں بھی میرے آدمی کا وہی سوچ ریوں
وہی میرا مطلب میرے آدمی کا سب کچھ ہو گیا ارننگ وغیرہ سب کچھ اس میں ہو
اچھا ٹھیک ہے میں فون رکھتی ہوں ہاں ٹھیک ہے اوکے